جی
س وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور جناب خیریست سے ہو الحمد للہ الحمد للہ خیری کرتے ہیں اور جناب الحمد للہ گھر میں سب خیریت سے ہے اور جناب آپ خیریت سے ہو
ہاں میں بھی خیریت سے ہوں سب کچھ ٹھیک ہے کیا چل رہا ہے ابھی کہاں پہ وہ
جی الحمد للہ ٹہل رہے ہیں ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا
او مجھے لگ مجھے لگتا ہے گرمی بڑھ رہی ہے زیادہ
اچھا اچھا وہاں پر جی الحمد للہ ہمارے یہاں تو موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے ہوا چل رہی ہے
وہ نہیں یار یہ سب سب کچھ پولوشن کی وجہ سے ہو رہا ہے جو ہم پیڑ پودے کا رہے ہیں نا
ہاں ہاں
اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے
تو کروا آپ نے بالکل صحیح کرا یہ سب پیڑ پودے جو کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے سب
ہاں جب پیڑ پودے کٹتے ہیں اور موسم گرم گرم ہو جاتا ہے آپ کی میری بات سمجھ آ رہی ہے ہاں جب ہم ہوا گندا کرتے ہیں وہ پولوشن کی وجہ سے وہ گاڑیوں کی وجہ سے وہ پھر سانس لینے میں دقت ہوتی ہے نا پانی پانی گندا کرتے کوڑا کچرا پھینکتے اس میں خود ہی خود ہی کرتے سب اور خود ہی سزا ب بکتتے ہے نا
بے شک بے تک دیکھیے کیا ہوتا ہے پیسے بچانے کے چکر میں گیڑے پیڑوں کو کاٹ دیتے ہیں ان کی لکڑیاں کاٹ کے جب سوکھ جاتی تو چولہے جلانے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں تو دیکھیے ا جب
اگر یہاں پہ تو گرمی بڑھتی ہے نا
ہاں ہاں
وہ جب جب وہ جلاتے ہیں پھر ہوا بھی گندا ہو جاتا ہے
جی جی جی صحیح بات ہے دیکھیے لکڑی جلانے سے الحمد للہ دیکھیے آپ جانتے وایو پردوشن ہوتا ہے اور بہت زیادہ پھیلتا ہے تو دیکھیے اگر آپ اگر کوئی پیڑ مو کی سوکھ رہا ہے سوکھ گیا ہو اور وہ جڑیں اس کی بالکل نشٹ ہو گئی ہو تو آپ اس کو دیکھیے استعمال کر سکتے کوئی پلنگ وغیرہ کوئی کھاٹ وغیرہ بنانے کے لیے یا کوئی بھی پروڈکٹ بنانے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہو
اگر آپ کاٹ لو کاٹ لو گے بھی نا تو دس پہ روڈ لگانے پڑتے ہیں
بیسک بیسک صحیح فرمایا بالکل
جب ہم جب ہم پیڑ کاٹتے ہیں اور جنگلی جانور نیچے گاؤں میں گھس جاتے اور نقصان کرتے ہیں
جی جی صحی بات
پیڑ ہی نہیں تو وہ کیا کریں گے وہاں پہ
الحمد للہ صحیح فرمایا آپ کو دیکھیے چند پیسوں کے چکر میں اگر جو پیڑ کاٹتے ہیں لیکن اس چیز کو وہ نہیں دیکھتے کہ دیکھیے جب چند پیسوں کے لیے آپ چلو آپ بچت تو کر لو گے گیس کی لیکن جو ہے آپ اپنی زندگی بھی برباد کر رہے ہو جب آپ کو آکسیجن ہی نہیں ملے گی پائپ پردوشن زیادہ رہے گا تو کیا آپ بچ پاؤ گے آپ بھی تو اللہ کے پیار ہو جاؤ گے جب آکسی سجن ہی نہیں ملے گی تو انسان کیسے جی سکتا ہے پھر
ہاں یہ بات تو صحیح ہے یہ بات تو صحیح ہے
کے جو دن ہے وہ آپ کم کر رہے ہو پیڑ کاٹنے آپ کے دن بھی تو کم ہو رہے ہو بچت تو کر رہے ہو لیکن اس کے علاو آپ کے دن بھی کم ہو رہے ہیں
ہاں ہاں اس سے صحت بھی نہ ٹھیک ہوتا ہے جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے گندا ہوا ہوتا ہے جب ہم پانی پیتے ہیں وہ بھی گندا ہوتا ہے اور صحت نہ ٹھیک ہوتا ہے اس سے بھی
صحی فرمایا بالکل
ہم ہم ہم خود ہی یار پانی گندا کرتے اور وہی پیتے ہیں اب اب جو کیٹ آ رہے ہے جب پانی ہی گندا ہے تو کینٹ کیا کریں گے
جی جی جی
ہم خود ہی یار گندا کرتے اور ہم ہی پیتے ہم ہوا گند کرتے اور ہم ہی پیتے پھر بیمار پڑ جاتے پھر بولتے یہی کیا ہو گیا
جی جی جی صحیح فرمایا بالکل
ڈاکٹر کیا کرے گا اس کو جب پولوشن اب آپ نے دیکھا ہے دہلی میں جو وہ دن ہوتی ہے
جی جی
وہ کیا ہوتا ہے
کوہرا دھن وغیرہ جو چھاتا ہے وہ جی جی جی دیکھیے تو وہ دھواں یہ وہی ہوتا ہے جیسے کہ جب واو پردوشن ہوتا ہے یہ پورا جو دھواں ہے آسمان میں جاتا ہے جب سردی کے ٹائم پر جب اوس وغیرہ پوخرا گتا تو وہ ہی وہ یہ ویسیلا جو دھواں ہوتا ہے زہریلا جو دھواں ہوتا ہے وہ ہی دھواں دھند جو نکل چلتی ہے مطلب کوہرا پڑتا ہے وہ وہی رہتا ہے
جی جی
تو دیکھیے وہ ہمارے گال ہمارے پوری باڈی پہ چپکتا ہے باڈی پہ ہم کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں ہم خود گیلے ہو جاتے ہیں اس سے تو دیکھیے وہ اندر جاتے ہمارے منہ کے اندر ہماری باڈی میں جاتا ہے تو وہ نقصان کرتا ہے ہمیں ا زکام دیکھیے اگر مان لو جب وہ کوہرا گرتا ہے تو انسان جلدی چپیٹ میں آتا ہے کھانسی زکام جلدی ہوتا ہے بخار جلدی آتا ہے
جی جی جی جیسے ایک انسان سگریٹ پیتا ہے خود ہی خود کو مارتا ہے
جی جی جی جی جی صحیح فرمایا بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے
اچھا کیا کیا کرتے ہیں وہ
جی
آپ کیا کرتے ہو کام وام کچھ کرتے ہو
جو ہے ہم جو نریگا کا و ورک کرتے ہیں نریگا میں جو ہے کام کرنے کے لیے جاتے ہیں ہم اور ابھی جو ہے ہمارے یہاں پرنرگا وغیرہ بند ہے تو ہم ابھی فری بیٹھے ہوئے ہیں کام وغیرہ کچھ نہیں چل رہا ہے ابھی نیا بازن
کام کیوں نہیں چل رہا ہے نے یہ تو یار سب ٹائم چلتا ہے ہر ٹائم چلتا ہے
جی صحیح لیکن ابھی کیا نرے گا ہمارے یہاں ٹوڈرا جو ہے اس میں ابھی بند کر رکھی ہے کیا ہوتا ہے یہاں یہاں ابھی بند کر ر یہ اس لیے بند کر رہے تھی یہاں کی لیبر جو ہے جن سنکھیا تھوڑی زیادہ ہے اب پہلے جو ایک سو چالیس کی لیبر چلتی تھی اب ستر کی لیبر چلاتے ہیں اب ستر کی لیور چلاتے ہیں تو لیور کا ناراضی ہوتی ہے اب لیبر کو ہم سمجھاتے بھی ہیں کہ بھائی اگر آپ کا نمبر نہیں آیا تو اگلے رنڈ میں آپ کا نمبر آ جائے گا تو لیبر کو خبر نہیں ہے بولا اگلی مٹٹ ٹول کا تو کوئی پتا نہیں چالو بھی ہو کہ نہیں ہو
یہ بات بھی صحیح ہے
یا ج اگر آبادی زیادہ ہے لیبر کی زیادہ ہے آبادی تو دیکھیے ایک سو چالیس کی چلا لے
جی جی
وہ آگے پیچھے بجٹ تو ختم کرنا ہی ہے سرکار ایک سال کے لیے جو بجٹ دیتی ہے بارہ لاکھ کا نرگا کے اندر بارہ تیرہ لاکھ کا تو دیکھیے وہ آپ کل ملا کے ختم کر ہے اگر مالو آپ ٹکڑوں میں بھی لےو گے تو بھی وہ ختر ختم ہونا ہے اور ایک ساتھ لےو گے تو بھی وہ ختم ہونا ہے بقی یہ ہے کہ لیبر خوش رہتی ہے اگر ایک بار میں نمبر آ جاتا ہے سب لیبر کا تو لیبر خوش ہو جاتا کہ ہمارا بھی ان کے ساتھ نمبر آ گیا اور اگر بیٹھے گی تو سب ایک ساتھ لے اور ایک ساتھ بیٹھے ے گی بجٹ ختم ہوئے گ تو ایسا تھوڑی نا کہ ان کے لیے الگ سے بجٹ رکھیں گے
ہاں ہاں ہاں مجھے لگتا ہے آج پڑھائی کا یار کوئی اسکوپ نہیں ہے
جی جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے بالکل
پی ایچ ڈی کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے یار نیٹ کیا ہے سیٹ کیا ہے سب کچھ کیا ہے یار آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہاں یار اس کا کوئی اسکوپ نہیں ہے پڑھائی کا اب خالی بزنس چل رہا ہے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے بزنس خالی بزنس کرو اور یار پیسے کماؤ جیسے یار یار کوئی یار م ر نیٹ کسی نے نیٹ بھی کیا ہے پھر بھی نہیں یار لگا پیسے نہیں ہے کیا کرے
جی جی صحیح فرمایا دیکھیے آج کل بزنس ہی سب سے بڑا لا کام ہے بزنس سب اچھا بڑھیا کام ہے دیکھیے نوکری کے تو آج کل نوکری ملنا بہت ٹیڑ کی ہو گئی ہے نوکری تو بہت مشکل ہے پانا کیونکہ اگر کسی کے پاس دماغ ہوتا ہے تو کسی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے اگر کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو اس کے پاس دماغ نہیں ہوتا مطلب کل ملا کے جیک چیک ج ایک پلس سیک دونوں کا ہونا ب
ہاں ہاں یہ بات توسی یہی ہے اور ہمارے یہاں انڈسٹریز ہے بہت زیادہ
جی
بہت زیادہ وہ وہ سب کچھ پولوشن کرتے ہیں اور وہ گندا وہ سب کچھ کوڑا یار کچرا ہوتا ہے نا
جی جی
سڑ وسڑ کو سب پانی میں ڈالتے ہم اور ہم سب وہی پیتے اور جب دھواں نکلتا ہے تو وہ ہوا مچ جاتی ہے اور وہ بھی گندا ہو جاتا ہے
بسگ
یار ان انڈسٹریوں نے یار بہت نقصان کیا ہوا ہے
جی جی جی دیکھیے
دوری بات ہے وہ فائدہ مگر زیادہ تر وہ پولوشن کر د ہیں اور دیکو کتنا پانی گندا ہوتا ہے جو یہاں سے ریور گزرتا ہے اس میں ایسڈ ویسڈ سب کچھ ڈالتے ہیں اور ہم اسی سے نہاتے ہیں پھر ال الرجی ہوتی ہے وہ پیتے اور یار صحت خراب ہو جاتی ہے
جی جی جی جی صحیح فرمایا آپ نے دیکھیے انسان کو جو ہے قطرہ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے یہاں اگر الحمد للہ بڑھیا پانی آ رہا ہے تو کوئی کمی نہیں ہے پانی تو کچرا کچرے کو جا کے تالاب میں ندی تالابوں میں ڈا کے ڈال دیتے ہیں تو یہ اگر آپ ندی تالابوں میں ڈالو گے تو کوئی پتا نہیں ہے وقت کا کیسا آ جائے آپ کے وہاں پر وقت کیسا آ جائے پانی کی کمی آ جائے آپ کی پانی کی موٹریں خراب ہو جائے آپ کی جو دقت آ جائے دو پانچ دن کے لیے مانے پانی کی قلت ہو جائے تو پھر آپ ترسو گے آپ کو تالاب دکھے گا پھر اب تالاب میں آپ کیسے جاؤ گے آپ اوپر نیچے ہو گی اری یار اس میں تو ہم کچرا ڈالتے تھے آج گندا سندا کچرا ڈالتے تھے آج اس پانی کو ہم کیسے پیئیں گے اگر آپ نہیں پیؤ گے تو آپ ویسے بھی مرو گے اور پی لو گے تو آپ سوچو گے بیمار ہو ج ہاں ویسے بھی مرو گے اب اب کا مرے نا کہ تھوڑے دن سے سس چل سکتی ہے آپ کی تو آپ ایسی غلطی نہ کرے آپ ایسی غلطی مت کرو نا کطرا ڈالنے کی
جیسے کہ یہ ہم نے خود ہی کیا ہے پیڑ کاٹ رہے اور موسم گرم ہو جاتا ہے اور ہمارے یہاں سیب ہے وہ پیڑوں پہ ہی پک جاتے ہے اور پھر یار باہر لے جاتے ہے یار وہ پیٹوں میں ہی خراب ہو جاتے پھر کیا کر لیں گے جب ہم نہیں پھر بولتے اور سیب خراب ہو گئے وہ خراب ہو گئے یہ خراب ہو گئے وہ جب کہ ہم نے ہی کاٹا ہے پیڑوں کو
بے شک بے سک تو دیکھیے کطرا تو ہم کو کطرے پاتر میں ہی ڈالنا پڑے گا تبھی صاف سفائی رہے گی اور پیڑ پودے لگانے پڑیں گے پیڑ پودے اگر لگائیں گے تو الحمد للہ ہمارے لیے فائدہ ہے پیڑ پودے جتنے لگائیں گے ماشاء اللہ ہمیں اوکھت سسیجن کی کمی نہیں آئے گی سدھ وائی ملے گی سدھ ہوا ملے گی
ہاں مگر یہ سب ہم نے خود ہی کیا ہے سارا نقصان ہم نے خود ہی کیا ہے اب اب حمید سزا بکت رہے ہیں
بالکل بالکل ہم خود ہی خود ہی کام کرتے ہیں یہ غلط کام اچھا کام تو دیکھیے غلط کام کرو گے تو اس کا بھگتان تو آپ کو کرنا پڑے گا اس کا خامیاجہ آپ کو بھگتنا پڑے گا
صحیح صحیح
تو ایسا کام ہی مت کرو نا
اچھا چلو بھائی آپ سے مل کے بہت
جی جی دیکھیے الحمد للہ چلو آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہماری آپ سے بہت اچھی باتیں ملی ہم کو سیکھنے کے لیے
چلو بھائی چلو
اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ